ہیلو السلام وعلیکم ہیلو ہلو ہلو ہلو ہیلو سلام وعلیکم سلام وعلیکم جی بس الحمد اللہ
جی جی اور سب خیریت
جی جی پچھے بتاے کیا کریں ہیں آپ
مجھے بس آپ سے اس پہ گفتگو کرنی تھی کہ ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے کہ ٹائم مینجمنٹ کرنا کیا ہے آپ کے حساب سے
وہ ہے ٹائم سے کھانا وغیرہ کھا لے ٹائم سے اٹھے بیٹھے اسکول ٹائم سے جائیں اپنا اسکول جا کر ٹائم سے لنچ کریں اپنا اسکول کے ٹائم کے بعد گھر پر آ کر اپنا کا پيی کے سو جائیں
بالکل بالکل صحی فرما رہی ہیں آپ لیکن آج کل کئی لوگ ایسے کہ جن کو ٹائم مینجمنٹ کا مطلب ہی نہیں پتا کہ ٹائم مینجمنٹ ہوتا کیا ہے تو بتا دوں کہ ٹائم مینیجمنٹ کا مطلب ہو ہے کہ اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا یعنی یہ جاننا کہ کون سا کام ہے پہلے کرنا ہے کون سا کام بعد میں اور کون سا کام ہے اس کے بعد کرنا ہے اگر ہم بنا پلاننگ کے کام کریں تو اکثر وقت زاہیہ ہو جاتا ہے
بالکل بالکل
میرے خیال سے آج کل زیادہ تر لوگ موبائل فون سوشل میڈیا اور فضول ویڈیو دیکھنے صرف پانچ منٹ کے لیے فون کھولتے ہیں اور پتا ہی نہیں چلتا کب ایک گھٹہ گزرتا
بالکل بالکل صحی فرما رہی ہیں آپ پانچ منٹ کے لیے فون کھولتے ہیں اور صبح سے رات کو میں نہیں چلتا اگر بچوں کی چھٹی ہیں تو بچے صبح اٹتے ہی فون پہلے لے لیتے ہیں
بالکل بالکل وہی ن کہ ٹائم مینجمنٹ انسان کے لیے ضروری ہے چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو کیسا بھی انسان ہو چاہے ایک عورت جو گھر سنبھالتی ہے چاہے وہ ہو سب کے لیے ٹائم کو صحیح سے چلنا بہت ضروری ہے جی جی میں کوشش کر جی میں کوشش کرتی ہوں کہ دن صبح ہونے سے پہلے اپنے سارے کام سے فری
نہیں بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ دوپہر میں کام کرنے کے بعد فارغ ہو جائیں بالکل بالکل
مجھے انداز کرنا ہے ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے کبھی لیٹ ہو جاتا ہوں یہ نہیں کہ میں ہمت ہے ہرار میںجمنٹ کا دھیان ہی نہیں رکھوں بلکہ میں ٹائم کو ایک عادت بنا کر چلوں جس سے میرا ٹائم ویسٹ نہ ہو جس سے مجھے ہر کام کے لیے اچھا سا ٹائم میں سارا کام میں کمپلیٹ کر سکوں پورا کر سکوں
بالکل بالکل
آج کے ٹائم پہ ٹائم مینجمنٹ کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے
بہت ز ضروری ہو چکا ہے ک لوگوںگی لائف جو ہے وہ بہت بزی ہو چکی ہے
بالکل بالکل بالکل صحیح بالکل صحیح کہا آپ نے دنیا میں زیادہ تر لو کامیاب لوگ جو آپ نے دیکھے ہوں گے وہ اپنے سمے کی بہت قدر کرتے ہیں وہ ہر سمے وقت ہر کام وقت پر کرتے ہیں اس لیے وہ دوسرے لوگوں سے آگے نکل جاتے ہیں اگر ہم بھی وقت کی قدر کرے ہیں اور ہم بھی اپنے خوابوں کو ضرور پورا کر سکتے ہیں لیکن وہی وقت کی قدر کوئی کرتا نہیں ہے بعد میں پھر رونے سے اچھا ہے کہ ابھی ہی وقت کو سنبھال لیں اور وقت کی قدر کر لے
وہی لے جاتتی نا کہ ہم پہلے وقت کی قدر نہیں کرتے پر بعد میں وقت ہماری قدر نہیں کرتا
بالکل بالکل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو موبائل یوز کرتے ہیں انہیں خود کو پتاہ ہی نہیں چلتا اگر وہ پانچ منٹ کے لیے کھولتے ہیں اور کرتے کرتے کرتے کرتے کب انیں تین چار گھنٹے ہو جاتا ہے ن خود کو پتا نہیں چلتا
بالکل بھیی آج کل بڑوں کا بھی یہی حساب ہو چکا ہے بڑے فون لے کے بیٹھتے ہیں کب تین چار گھنٹے گزر جے ہیں پت ہی نہیں چلتا کب تین چار گھنٹے گزر گئے
بل فرما رہی ہیں آپ ایک دم صحیح فرما رہی ہیں وہی بات ہے کہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم کل سے کریں گے یہ کل سے کرتے کرتے کرتے ہمارا کتنا ٹائم جو ہے ویسٹ ہو جاتا ہے
جی
اب آپ نے جتنے بھی کامیاب سیلیبریٹی دیکھے ہوں گے جتنے بھی کامیاب اپنے کر جو ہیرو ہوتے ہیں ٹی وی وہ دیکھے ہوں گے ٹیلی ویژن پہ آپ نے وہ سب اپنا کام اور اپنے سمے کی بہت قدر کرتے ہیں اپنے کام کی اور اپنے سمے کی وہ اپنا سارا کام جو ہے وہ سمے کے حساب سے کرتے ہیں چاہے انہیں کھانا کھانا ہے چاہے انہیں کچھ بھی کرنا ہے لیکن وہ سارا کام اپنا سمے سے ہی کرتے ہیں
بالکل بالکل کو صحیح بنوا رہی ہیں آپ ویسے بھی آج کل کے لووں کو آپ کو دیکھا ہے کہ ٹائم کی قدم نہیں ہے کسی کو بھی
بالکل بالکل الکل آپ نے صحی فرمایا چوبیس گھنٹے بھی کم پڑ جاتے ہیں کیوںکہ انہیں کیونکہ انھ ٹائم مینجمنٹ کرنا تا نہیں ہو اور چوبیس گھٹے بھی ان کے لیے ختم ہو جاتے ہیں اور باپ نے بولت تے کہ نہیں مجھے ٹائم ہی نہیں لگتا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے مجھے یہ نہیں کرنا آتا ویسے اگر ہم حساب لگائیں تو چوبیس گھنٹے بہت زیادہ ہے ہمارے پاس
بالکل بالکل صیح فرما رہی ہیں آپ
بالکل وہی جی جی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل موبائل سب سے بڑا کارن ہے ہم سوچتے ہیں کہ بس پانچ منٹ فون اٹھائیں گے اور پت ہی نہیں چلتا کب آدھا گھٹہ نکل جاتا ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ موبائل بری چیز ہے اگر آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں تو موبائل پڑھائی کام اور نئی چیز سیکھنے میں بہت مدد کرتا ہے فرق صرف استعمال کرنے کا ہے ایک اور چیز جو لوگ کہتے ہیں کہ میں بعد میں کر لوں گا یہی عادت دھیرے دھیرے کاموں کو ڈھیر لگا دیتی ہے اس لیے جو کام آپ کو آج کرنا ہے وہ کام آپ کو آج ہی کرنا بہتر ہو جاتا ہے تم اپنے دن کی پلاننگ کیسے کرتی ہو
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہو آپ
نہیں آپ اپنے دن کی پلاننگ کیسے کرتی ہیں
اٹھتے ہیں
جی جی آپ
نہتے ہے
جی جی
نماز وغیرہ ادا کرتے ہیں
جی جی جی
پھر ہم ٹائم دیکتے ہیں کہ ٹائم ناشتے وغیرہ کا ہو گیا ہے پھر ہم جاتے ہیں چائے وغیرہ ناشتے وغیرہ بناتے ہیں پھر ہم بسم اللہ کرتے ہیں پھر وہ گھر کی صفائیاں وغیرہ کی دھیان دیتے ہیں اس کے بعد ہمارا پھر دوپہر کا کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے پھر دیکھتے ہیں بنایا ہے کیا بنانا ہے وہ بناتے ہیں
یہ بہت اچھا عادت ہے مجھے بھی لگتا ہے کہ آپ اپنے دن کا جو شروعات ہے وہ اپنے کاموں سے کرتے ای اور اپنا ٹائم کا بہت دھیان رکھتی ہیں صبح ہو یا رات تو اگلے دن کی لسٹ پہلے ہی بنا کے رکھ لینی چاہیے جو کام ہمیں کل سے کرنے ہیں تاکہ جب ہم کل اٹھے تو اپنا کام پورا مینجمنٹ کے حساب سے لے کر چلے سب سے ضروری کام کو پہلے کریں موبائل کا استعمال لمٹ میں کریں ایک سمے میں ایک ہی کام پر دھیان دیں بیچ میں تھوڑا آرام بھی کر سکتے ہو آپ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کا مطلب صرف کام زیادہ کرنا نہیں ہو تا بلکہ اپنے لیے اپنے پریوار کے لیے آرام کے لیے اور سمے نکالنا ہوتا ہے تمہارے حساب سے اگر کسی کو ٹائم مینجمنٹ اچھی ہو جائے تو اس کی زندگی میں کیا بدلاؤ آ سکتا ہے
ٹائم مینجمنٹ اچھی ہونی چاہیے دیکھیے جیسے کی ہم اپنے ٹائم سے بچوں کو کھلا پلا کر نھلا دھلا کر سلا دیں ان کو کوئی ٹائم پہ سونے کی یاد پڑ جائے گی اگر بچے دیکھ رہے ہیں جب تک امی نہیں کہیں گی سو وہ سوتے نہیں ہے ان کو پکڑ پکڑ کر نا پڑتا ہے اب ہماری شکل دیکھ لیجیے اب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اب وہ کھیل رہے ہیں اب ہم انہیں فون رکھیں گے ڈانٹیں گے پھر وہ جا کر سوئیں گی اب وہ خودایسے نہیں سوئ گے تک ہم نہیں ان سے کہیں گے
وہی نہ اگر آپ کا ٹائم مینجمنٹ بنا ہوا ہوگا تو آپ کو تناؤ کم ہوگا سمے پر سارا کام ہو جائے گا اور آپ کے لکش جو ہوں گے وہ جلدی حاصل کر پائیں گے اور اپنے لیے اپنے پریوار کے لیے ٹائم بھی نکال پائیں گی اور تھوڑا آرام بھی کر پائیں گی
جو ویکتی اپنے سمے قدر کرت تا ہے وہ دھیرے دھیرے اپنی زندگی کو بہتر بنا لیتا ہے سمے ایک ایسی چیز ہے جو واپس کبھی نہیں آتی ہے اسی لیے ہمیں ہر دن کا صحیح استعمال کرنا چاہیے میرے حساب سے پرفیکٹ ٹائم مینجمنٹ ضروری نہیں ہے لیکن لگاتار چھوٹی چھوٹی بری عادتوں کو بدلاؤ کرنا چاہیے سمے سب سے بڑی قیمتی چیز ہے اگر ہم سمے کو سنبھلنا سیکھ جائیں گے تو سفلتا شانتی اور سنتولن تینوں حاصل کیا جا سکتا ہے
جی
جی وہی نا بس کی اگر ہم سب دھیان رکھیں گے اپنے ٹائم کا تو ہم بہت کچھ اپنی زندگی میں اپنا پائیں گے اچھے سے کر پائیں گے سب کچھ بڑھیا کر پائیں گے میں بس وہی نا کہ میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ اپنے دن کو جو بھی مجھے کام صبح کرنا ہوتا ہے وہ رات پوری لسٹ بنا کے رکھ لی صبح جب میں اٹھوں تو پہلے ضروری کام کروں اس کے بعد تھوڑے بعد میں بھی بعد میں اور کام کروں
ہاں
جی جی
ہم بھی یہی ہے لسٹ میں دیکھ کہ صبح میں ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں کیونک ہم دوپہر ہونے سے پہلے ہم کچن سے باہر فارغ ہو جائیں کچن میں آپ کو دوپہر میں کتنی گرمی لگ ہےتو گرمی پسینے والی چپ چپ والی آ چکی ہے تو ہم جب کام کرتے ہیں وہ پسینے پورا بھیگ جاتے ہیں
بلکل بلکل صحیح فرمارہی وہی اگر ہم ٹائم مینجمنٹ کا استعمال کریں گے تو پہلے ہم رسوئی کا کام ہم پہلے اپنا لیں گے کہ پہلے ہمیں یہ والا کام کرنا تھا کہ ہم زیادہ گرمی نہ لگے بعد میں جو باقی کام ہے وہ بعد میں بھی کر سکتے ہم لیکن یہ کام پہلے کرنا چاہیے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کارن ہمیں کام کرنے میں تھوڑی دقت ہو جاتی ہے تو اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ جو ضروری کام ہے کھانا بنانا یہ سب ہمیں پہلے کر لینے چاہیے پھر بعد میں نا ہمیں تھوڑا شانتی ریلیکس اپنے پریوار کے لیے ٹائم مل جائے خود کے لیے ٹائم مل جائے گا
ج جی
جی بس
کیونیکہ ہم تو پیر میں سو سکتے ہیں نا صبح ہم اچھے سے فارغ ہو جائیں گے کام سے دوپہر میں ہم اپنے روم میں اے سی لگا کر یا کولر لگا کر گرمی کے ٹائم پر ہم سو رہے ہوں گے ہم اتنی گرمی محسوس نہیں ہوگی اور ہم دوپہر میں کام کریں گے صبح ہم آرام فرمائیں گے دوپہر میں کام کریں گے تو ہمیں وہ گرمی بہت زیادہ محسوس ہوگی
بس بس وہی بات ہے آخر میں آپ کا بس میں آپ کو ایک یہی پیغام دینا چاہوں گا میں صرف ات میں کہنا چاہوں گی کہ وقت زندگی کی سب سے قمتی دولت ہے کھویا ہوا پیسہ واپس آ سکتا ہے لیکن گزراؤ وقت کب واپس نہیں آ سکتا اس ہم اپنے ہر سمے کی قدر کرنی چاہیے اپنے اچھے کام کو کرنا چاہیے اپنا ٹائم مینجمنٹ کو استعمال کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ سے بات کر بہت اچھا لگا اور ٹائم مجمنٹ سمجھنے سمجھنے بھی آیا مجھے امید ہے کہ جب میں نے آپ کو سمجھایا تھوڑا سمجھیں گی آپ ساری جی ٹھیک ہے چلے آپ دوبارہ فون لگائیں گے بہت اچھاگا آپ سے بات کر کے خدافظ
اللہ حافظ